ہلو
ہاں
اللام و علیکم اللام
مک کلام
ا
بعد سلام
ہلو
آواز نہیں آ رہی کیا
جی بھائی جنا رہیے السلام علیکم سلام
بعل کوتناام
تو بھائی جان آج ہم ایک مے پر گفتگو کے لیے موجود ہوئے ہیں اج وقت تعوقع عزیز دوستوں کا کمال صفا اور علی چاہ سامائ میں ہوں آپ کا نیجوان فراہم ہمارے پچھلے ایپیسوڈ آگ کے حیات کو جوڑ مقبولیت اور محبت آپنی محبت میسر ہوئی اس نے ہمارے حوصلوں کو لیکن پروج بہ اچچھی ہے اسی سلسلے کو آگے بھاتے ہوئے آج ہم زندگی کے ایک ایسے کلیدی موجوع پر تفصیلی گسوں کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس کے بغیر انسان کی ترقی کا تصور ہی محال ہے اور وہ ہے وقت کی قدرتانی اور ٹائم مینجمنٹ
ویلیکم السلام علیکم فران بھائی اور ہماری اس می سے تفریف رکھنے والے تمام قرددان سمائل کو سالل کا آواز اباؤ آج کی یہ ناستک بیٹھک واقعی بے حد خاص ہے دنیا کا امیر دنیا کا امیر سے امیر انسان ہو یا کوئی عام سخ قدرت یہ سب پورجنیا صرف چوبیس گھنٹے ہی عطا کیے ہیں مگر کچھ لوگ انہیں گھنٹوں میں آسمان پ لیتے ہیں اور کچھ لوگ وقت کچھ لوگ پف وق نہیں ہیں ک رونا روتے رہ جاتے ہیں آج ہم اس کے کووٹلا راج اور کچھ گنہرے فصولوں پر محضر گپتگ گ گپتگو بات چیت کریں گے بھائییا
اچھا فرمایا سالم بھائی جان آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل زندگی میں انسان ہر وقت مصروف تو دکھائی دیتا ہے مگر نتیجہ ایک کام صفر ہوتا ہے سوشل میڈیا کی اسکرولنگ بلا وجے کی تفریح اور ٹال مٹول نے ہماری زندگی کے بے قیمتی جماعت کو کیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا ہے
الم بھائی چونکہ ہمارے سمائ ہم سے کچھ گہرا اور تفصیلی سیکھنے کی امید رکھ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس بات پر روشنے ڈالا کہ بکت کو ہاتھ ہاتھ سے گوا دینا مارنے ذہن اور تقدییر پر کیا اثر ڈالتا ہے طالم بھائی
جی بھائی جان وقت کی اہمیت اور اس کا نفصیاتی پہوی کہتا ہے عروی کی ایک مشہور مثال ہے الوقتو کا سسب یہ ن ل میںتق کتا انی کوٹی تروار سے ا تو میں نہیں کاٹو گی تو تو ہی نہیں ہے کاٹ کاٹ کے ڈال جی ج ہم بکت بول جایا کرتے ہیں تو ہمارے لی ب ایک خاموس دبا بننے لگتا ہے ہم کام کو آگے التے ہیں جسے ای وہ نفسیات کو اس س جب وہ کام کا بوجھ بڑھتا ہے تو انسان ا آئی ٹی اور مائیو جی کا شکار ہو جاتا ہے وقت کوئی ایسی بولت نہیں ت کی بینک میں جمع کیا جا سکے کا اور گجرتا ہوا سیکنڈ میں ہمارے وجودگ کی مولت کم کر رہا ہے
توحان اللہ اللہ وقت کی اس تلوار سے بچنے اور اسے اپنی کامیابی کا ذریعہ بنانے کے لیے پرانے ٹینس والوں اور آج کے ماڈرن مینجمنٹ ایکسپرٹس نے کیا طریقہ بتا آیا ہے یہ سنہری اصول کیا ہے سالم بھائی
جیو م مجمٹ کے چار خریدی اصول ہیں تو ٹائم مینجمنٹ کوئی مشکل رواکٹ سائز تو نہیں ہے بلک یہ مہتپورن شاسن کا سلیقہ ہے آئیے اس کی چار بنیادی شعبوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں پہلا ترجیحات کا تن یہگی ہر ضروری کام فوری نہیں ہوتا اور ہر فوری کام ضروری نہیں ہوتا ہم میں چار حصوں میں تقسیم وواہت کرنا سیکھنا ہوگا اہم اور فوری وہ کام جو آج ہی کرنے لازمی
ہم مگر پڑی نہیں جیسے صحت پر دھیان دینا نئے ہنر سیکھنا اور مستقبل کی پلاننگ ناکام لوگ اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں جوک کامیاب لوگ اسی پر سب سے زیادہ وقت چایا کرتے ہیں غیر اہم مگر فوری بلا وجہ کی فون کالس یا کچھ م بھی ملاقاتیں غیر اہم اور غیر فوری ہم سوشل میڈیا ریل دنا اور فضول کی گپ میں اسی زندگی سے پوری طرح خارج کر دینا چاہیے دوسرا قمو ڈوری یکن وقت کو قسطوں میں بانٹنا کام کو ایک اور ساتھ پہاڑ بنانے کے بجائے اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹیں سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ لاتار گھنٹوں فوکس نہیں کر سکتا اس کے لیے پچیس منٹور شدت سے کام کریں پانچ منٹ کا ایک چھوٹا وق دفع لے اسے چار بار دوہرانے کے بعد ایک لمبا بریک لیں اس سےتم تر ہو تازہ رہتا ہے اور سستی حاوی نہیں ہوتی نہ کہنے کا مر ہماری نا میں ابھی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری شخ یاقام کو ہاں کے دیتے ہیں جو ہمارا وقت مانگتا ہے اپنے مقصد کو سامنے رکھیے اگر کوئی محفل کوئی دوست یا کوئی کام آپ کے مقصد میں رکاوٹ ہے تو نہایت ادب اور نرمی کے ساتھ نہ کہنا س کہے اپنی آنکھ کی قیمت بڑھائیے محاسوہ ہے نفظ ہاتھ کو سونے سے پہلے صرف پانچ منٹ اپنی ڈائری پر یہ ضرور لکھیں کہ آج آپ نے اپنا وقت کہاں سر کیا جواب یا اپنی مصروفیات کا حساب خود سے مانگیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں سدھار کی ضرورت ہے تو انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا
سالم بھائی آج کے دور میں جو سب سے بڑا وقت کا ڈان یوبو ہمارے ہاتھوں میں موجود یہ اسمارٹ فون ہے موک دشن کی ایک تم تم آواز ہمارے گھنٹوں جضاع کر دیتی ہے اس بیسل جال سے بچنے کی کیا ترتیب ہے گمبھیرتا سے آپ نے مرض پر حاتھ رکھ دیا فر گائی رج میڈین استری میڈیسن ہے یہ دراصل ہمارے طووں کی کثیف بکیتی ہے اس سے بچنے کا سیدھا اصل ہے بیٹل رٹوف دن میں کم سے کم دو گھنٹے نو فون جون مرقرر کریں صبح سوپر اٹھنے کے پہلے گھنٹے اور لاکس کو توونے کے آخری اننتےے میں اسکریم کو اپنے آپ ے دے دیتے ہیں جب آپپ
جی بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا تو آد پتر ناظرین اور سامن آج کی اس فلم ہوی کمت سے لیج گتگو کا لپی ل و یہ ہے کہ وقت کو مینج کرنا دراصل اپنی زندگی کو مینج کرنا ہے جس نے وقت کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی تقدیر اس کے غلام بن جاتی ہے اسی کے چلتے چلتے اجی سام میں نچر سیر کرنا چاہوں گا بھائی جان کاف پل تجے گڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ کافل ت گڑیال یہ دیتا ہے منا ج دردوں نے کھڑی عمد کی ایک اور ہٹا دی آج ہی سے اپنے وقت کے مالک بنی ٹال مٹور کو الوداع کہیے اور اپنی ترجیحات کو مقرر کیجیے آج کی اس لوہا پرور اور بےحد ضروری کتوں کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے ممنون ہیں اور ہمارے تمام سامان کا بھی شکریہ جنہوں نے اس نشست کو سماعت کمایا اگلے ایپیسوڈ میں کسی نے موجو کے ساتھ پھر حاجر لوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے بھائی جان کوتتا آفس خدا حافظ بھائی جان
کو
خدا حافظ
ب بھی